السلام علیکم
ہی
السلام علیکم
ج
آپ کیسے ہیں
میں کہہ رہی ہوں
آپ کا نام کیا ہے
میرا نام ا اور آپ
آپ کہاں لیتی ہو
میں جھارکھنڈ میں رہتی ہ
آپ کی عمر کتنی ہے
م بٹار س
آپ کس جماعت میں پڑھتی ہو
میں بارہویں جمع کر پڑتی ہ
آپ کا اسکول کہاں ہے
میرا اسکول گھر کے قریب
آپ اسکول کیسے جاتے ہیں
ب بستے جاتے
آپ روزانہ کتنے بجے اسکول جاتے ہیں
میں صبح آٹھ بجے اسکول جاتی ہوں
آپ کا پسندیدہ مضمون کیا ہے
مجھے سائز پسند
آپ کے استاد کیسے ہیں
میرے استاد بہت اچھے ہیں
آپ کے کتنے دوست ہیں
میرے بہت سے دوست ہیں
آپ کا بہترین دوست کون ہے
میرا بہترین دوست ہزن ہے
آپ دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہ
ہم ساتھ کھیلتے ہیں
آپ کو کون سا کھیل پسند ہے
مجھے فٹ بال خ
ج آپ کا پسندیدہ کھلاڑی کون ہے
میرا پسندیدہ کھلاڑی لیونل میسی ہے جی
آپ فریغ وقت میں کیا کہتے ہیں
میں کتابیں پڑھتا ہوں
آپ کون سی کتاب پسند ہے آ ہاں
مجھے کہانیوں کی کتاب پسند ہے
ہ
آپ صبح کتنا بجے اٹھتے ہیں
میں صبح چھ بجے اٹھتی ہوں
آپ ناشتے میں کیا کرتے ہیں
میں سبزی اور روٹی کھاتی ہوں
ہاں آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے
مجھے بریانی پسند ہے
آپ کا پسندیدہ پھل کیا ہے
مجھے آم پسند
آپ کو کون سا موسم پسند ہے
مجھے سردیوں کا موسم توسند
آپ کو بارش پسند ہے
جی ہاں بہت پسند ہے
آپ کو سفر پسند ہے
جے ہ سفر کرتا ہ
ج آپ کہاں جانا چاہتے ہیں
میں کشمیر جانا چاہتی ہوں
آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے
میرا پسندیدہ رنگ نیلا ہے
آپ کا پسندیدہ جانور کون سا ہے
مجھے گھوڑا پسند ہے
آپ شام میں کیا کرتے ہیں
میں کھیلتی ہوں
آب رات کو کتنے بجے سوتے ہیں
میں رات دس بجے سوتی ہوں
آپ موبائل کتنی دیر استعمال کرتے ہیں
میں ایک گھنٹہ موبائل استعمال کرتی ہوں
آپ کے والد کیا کرتے ہیں
میرے والد دوستتاار ہیں
آپ کی والدہ کیا کرتی ہے
میری والدہ گھریلو آات ہیں
آپ کے کتنے بھائی بہن ہیںن
میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے
آپ گھر میں کس چیز میں کس کی مدد کرتے ہیں
میں اپنے والدان کی مدد کرتی
آپ کو کون سی زبان پسند ہے زبان
مجھے ا کو بے
آپ کو کون سا مشغلہ پسند ہے
مجھے تصویر بنانا پسند ہے
اچھا اللہ حافظ
اللہ حافظ